اللام
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
جی الحم اللہ آپ لوگ کی دعا ہے
ہ
جی اور سب کہیے
جلہ دن ابا
جی جی جی کتے سب آپ کے کتے سب صحیح ہیں
جی الحمد اللہ
کیا ہو رہا ہے
انشاء اللہ ابھی تو ابھی پٹ کے اھے ہیں موبائل دیکھ رہے تھے
پڑھائی کرتے ہیں کون سی کلاس میں کون سی کلاس میں
ابھی تو گریجویشن میں ہے فرسٹ ایئر
اچھا کون سا سبجیکٹ سے کون سا سبجیکٹ سے
جی بجن میرا میرا سبجیکٹ ہوا آپ کا ہندی گش انگلش نہیں ہندی آ ڈبل ہندی ہوتا ہے اس میں ب ڈبل ہندی ہوتا ہے
کس چیز سے سے ریلیٹیو ہے وہ
ہ ہندی ایک ہوتا ہے ماتری و
نہیں آپ جو کورس کر رہے ہیں نا جو پڑھائی کر رہے وہ کس چیز سے ریلیٹیو ہے
اور ٹیچرس ہے
اچھا ٹیچرنگ ٹیچنگ کرنا ہے
فیوچر کے لیے بھائی جان سوچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہوگا تو اللہ کا شکر ہوگا تو
بالکل تو ہاں بکی دعا رہے گی
ج جی ج
جچ
تو واق کیجیے گا
جی انشاء اللہ بالکل کیوں نہیں
نکل جائے
جی ایسے میں آپ کا نام کیا ہوا
جی میرا نام ہوا دلشاد بھائی جان آپ کا نام کیا ہوگا جی بھائی
محفوظ
اچھا مقوول بھائی
جی
آ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ال دعا کیجیے گا نماز وماز پڑتے ہوتے بھی نہیں
نہیں پڑھتے تھے ابھی نہیں پڑھتے
اچھا تو پتاا کیجے بھائی جان کیونکہ نماز پڑھیے گا تو اللہفاظ سب آپ کو دو ک چ آکڑ سال دور کر جائے گا ج ج آپ نے گھر میں بھی بول دی نماز وماز پڑھنے اڑھنے کے لیے اور آپ بھی پڑی اور کہاں بھائی جان کہاں بھیہ رہتے ار کیا گ آا
میرا میرا گھر ہوا موتیہاری
م تہاری
جی میں موتاری میں ہی رہتا ہوں
ج م تہاری میں کہاں پہ
مطلب موتاری ضلع میں گھر ہے اور میں بیچ موتاری میں پڑھائی کرنے آیا ہوں
اچھا
جی جی میں پڑھائی کرتا ہوں ٹویلتھ کلاس میں ٹویلتھ کلاس میں ہوں
اچھا اردو لیے یا ہندی لیے ہے میں بھائ جان
کیا میرا
ہاں
میرا اردو ہے میرا اردو اچھا ہے میں شروع سے کیسے تو میں اردو ہی پڑا ہوا ہوں جب میں ن کلاس میں گیا نا تب میں اس اسکول جوائن کیا مطلب میں چار پانچ پر ہیز بھی کیا وہ
جی چار پانچ بار حفظ کۓ تھے پھر اس کے بعد
من نہیں لگ رہا تھا پڑھ نہیں پا رہے تھے تو پھر چھوڑ دی ہیں
چھوٹا نہیں کر دیتے تو پورا کر دی تو بھائی جان بہت سحال بھی کرتا
جی وہ توی ہے
آخرات آخر رت میں بھی سوال مل رہا تھا اور د
جی
چلیے کوئی بات نہیں پھر دن نماز وماز پڑلا کیجیے کبھی پاک سال اگر نماز ل جائے پڑتے ہیں تو پاکستال آپ اصل میں آ تو پاک سال رہی ہے تو کبران عمارت کرتے رہیے
جی
روم رہتے ہیں کہ گھر گھر میں رہتا ہے
بولے نا رومرے کے رہتے ہیں میرا گھر تو تھوڑا سا الگ ہے بیچ متھیاری میں رہتا ہوں جی
ٹھیک ہے تو بھائی جان کتنے کوئی رہتے ہیں آپ
جی
کتنے کوئی رہتے ہیں آپ رہتے ہیں
ہاں اکیلے نہیں تین لوگ سے رہتے ہیں
تین لوگ سے رہتے ہیں جان وہ لوگ آواز وواز پڑتے ہیں کہ نہیں
کلاس میں ایک ہی سبجیکٹ سے
وہ ب نہیں کر وہ لوگ نماز وماز پڑتے ہیں کہ نہیں
نہیں بول رہے ہیں نا نماز ہم لوگ پڑھتے تھے ابھی ادھر مطلب کیسے کیسے چھوٹی ہے نماز پھر پڑھ نہیں پا رہے ہیں
اچھا سب کچھ ہو رہیا ہے نا
ہاں مطلب ایک تھا مطلب ایک ڈھاکہ کا لڑکا وہ نہیں پڑھتا تھا ہم لوگ تھے مطلب ایک میرا اور ایک اور میرا سینئر تھا نورشید دام کا ہیلو
مائ جان بولے
آواز آ رہی ہے نا
جی بھائی جائی باز آ رہا ہے آپ کا
ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک سینئر تھا ٹویلتھ میں مطلب میں الیونتھ میں تھا وہ ٹویلتھ میں تھا
اچھا
بھی میرے ہی گاؤں کا تھا اور ہم تینوں تھے تو اس وقت نماز بھی پڑھتے تھے پڑھائی بھی اچھی سے ہوتی تھی کھانا پینا بھی ٹائم سے ہوتا تھا اور اس کے بعد ان کا کیا بولتے ہیں ان کا فائنل اگزام بھی ہو گیا
جی جی
اور چلے گئے اور ابھی گئے ہیں سیوان سیوان جانتے ہیں
جی بھائی نام تو سنے ہو گئے ڈسٹک سیوان
ہاں وہ سیوان گئے وہ نیٹ کی پڑھائی کے لیے گئے ہیں
کیا بتاؤ اب کل پتاہ نہیں عجیب سا لگ رہا تھا اس سے بات کرنے کا اتنا من کر رہا تھا نا عجیب سا لگ رہا تھا چ
ہ
مطلب اس سے بات نہیں ہو پاتی ہے مطلب وہ ہاسٹل میں گیا ہے
ہوں تو اس میں مسلم ہسٹل ہے یا جیسے ہوتا ہے ایک مسلم ہسٹل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہندو پڑھائی کیا لی پڑھائی بنے کا
پڑھائی وہ نیچ کا تیاری کرنے کا
تو مسلم ہوتا ہےے مطلب ہوتا ہے مطلب سے ریلیٹو تو اس میں نماز وماز پ آتا ہے کہ نہیں
رہھ پت نہیں کیا کر
پت نہیں ہے نا
وہی تو ان سے پوچھتے کیا ہے نہیں ہے کم سے کم نماز پڑھ نہیں رہا ہو کہیں اگر غیر مسلم کا ہوگا سننے میں اتنا سننے میں آیا کہ اس میں سے نکلنے نہیں دیتا تھا پھر مسجد اس میں ہے کہ نہیں کیا ہے نہیں ہے
ہاں ہاں
وہی ن اس سے پتا کرتے تو نہیں صرف ممی پاپا سے ہی بات کر سکتا ہے اس کے سوا کسی سے نہیں
اچھ
ہی ہوں
تو نے توپا ست بات کرتے کیا
ہاں اس کی سیا کوئی نہیں اسی کے موبائل سے بات کر سکتے نہیں تو نہیں کر سکتے کہاوت ہے اب وہ بھی ابھی بیچ میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ پھر بات ہو جائے وہ ڈیڑھ سال کے بعد ہی آئے گا
ڈیھ سال کے بعد آئے
ڈیڑھ سال کا ہی کورس ہے اس کا ڈیڑھ سال بعد ڈائریکٹ وہ ایگزام دے کے ہی آئے گا
تو کیانے ہوتنا بھیا یہ مان لی بھیا گھر تو اس میں نہیں آ سکتا
کچ بھی کچھ کبھی بھی نہیں ہاں اگر زیادہ ایمرجنسی کا بھی ہوا تو آ سکتا ہے نہیں تو نہیں
ہ دڑ سال ایکتی گا
ڈیڑھ سال کیا بتاؤ ایک دم عجیب لگ رہا ہے
ڈیڑھ سال میں کمپلیٹ کر کے نا
پڑھنے میں وہ صحیح ہے لیکن اگر پڑھے گا وہ صحیح ت تو نکل جائے گا اس کا نیٹ
ہ ہ
جی
ہاں بھائی نیٹ کا تو پڑھنا پڑےگا
ہاں وہ تو وہی ہے اب دیکھیے ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے
کوئی بات نہیں جو سب صحیح ہے
اور سب ٹھیک ہے
یہ چھوڑ دیجیے سب صحیح ہے اور کیا
ہاںاں وہ تو وہی
ٹھیک ہے
تو آپ کہیے نا دوست یار آپ کے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا پھر اکیلے
ہاں دو سے رہتا گاؤں اور ما ہوا سیتامڑھی ہے میرا ڈسٹک میرا گھرا ہے میرا گھر ہوا مر گنج بلاک چھڑیا گاؤں
بک دھر پڑتا ہے
ج آ سھے
بیرگینیا بیرگینیا کا نام سنا ہوں میں بیرگنیا کی طرف ہے کیا آپ کا گھر
جی نہیں نہیں بھگائی یہ تو ادھر ہو گیا مطب اسی کے سائڈ ایریا ہویا ہم
مطلب اسی کے چھیتر میں ہے نا
ہاں اچھی وہی مان لیجیے نا ایک ہی ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے برگ ایک ہی ڈسٹ ہاں سیتامڑھی ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے
ہاں ہاں وہ تو پتا ہے ب
بھائی بھائی جان
تو مطلب لو روم رہ کے رہتے ہیں نا
ہاں سیتامڈ میں
دوست بھی ہے
دوست ہے
کتنے لوگ سے رہتے ہیں
دو پیسے
دو کوئی سے تب کھانا پینا بنا ہی لیتے ہوں گے
جی بھائی
اچھا اب کھانا بنانے میں ٹائم لگتا ہے کہ نہیں
او ٹم تو لگتا تھا کیا کییے گارا
تو مجبوری ہی کرنا ہی ہوگا ہے نا
ہاں جی جی
کانا والا بہت دقت ہے اس میں پڑھائی ڈسٹرب بہت آتا ہے
کیا رہ جائے
بولے کھانا بنانے والا ٹینشن بہت ہے اس میں پڑھائی میں ڈسٹربین بہت آتا ہے
جی بھائی ج
ہ صبح شام کھانا وانا کو ٹینشن ہی رہتا ہے
ہ ٹھیک ہے بھائی جان تو نکتی ہے نیکسٹ ٹائم آ مل کا کرے
جی ٹھیک ہے تو پھر ک اور پھر ملتے ہیں وعلیکم السلامسلام علیکم
وعلیکم السلام